وعلیکم اللام ہاں اللہ کا شکر اور آپ بتائیے سب خیدت
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہیں اور کیا کر رہی تھی
بس کچھ نہیں کیا صبح سے تو کام ہی شروع ہو جاتے ہیں گھر میں
ہاں یہ تو ہے ہی صبح سے کھانا پکانا ناشتہ تا آستا
یہ صبح میں کام بھی زیادہ رہتا ہیں بہت زیادہ
یہی میں ابھی بس ابھی برتن برتن دھو کے بیٹھی تھی میں نے سوچا کال کر لو کل کری تھی کال آپ نے اٹھائی نہیں میں نے پتا نہیں کیوں نہیں اٹھائی
ارے کل جو ہے وہ پرس میں تھا میرے موبائل اور میں ڈاکٹر کے طبیعت ایسی ہو رہی تھی ہاں پورے بدن میں سے ہلک کل ہو رہی تھی اور بیٹی کی بھی اس میں ہو رہے چھالے ہوٹ میں کئی دن سے وہ پریشان ہے پہلے تو گھریلو چیزیں کر رہے تھے گلی سرین لگاؤ یہ کر لو یہ لگا لو اب اس کے اتنی اس میں تک تکلیف ہے بہت زیادہ کوئی کا نہیں ہٹ چیز جیسے اب ہوٹ پہ کو لگاتے
اور کیا ہوئی تو
پانی بھی تو وہ دکھتی ہے
اس میں پریشانی ہوتی ہے بہت تو من کر چلو اب ڈاکٹر کے ہی چلو اب ڈاکٹر کے لے گئے انہوں نے دکھا دیکھا اور وہ کہنے لگے دہی وغیرہ کھانا مجھے بھی دہی کہنے لگے ہوئے کہ دہی کھانا اور وہ بھی دی الگ الگ ہ کوئی بولیے لگانے کی دوائی بھی دی ہے کہ اس پہ چھالے پہ لگانی ہے وہ چالے کے لی ہاں
اھر بہت سارے ہو رہے ہیں یا ایک کی ہو رہا ہے
بہت موٹا سا ایسا ہو رہا ہے جیسے پنچیچی نہیں ہو جاتی ہے ایسا ہو رہا اتنا موٹا ہ اب اس سے وہ بہت پریشان
اور یا پریشانی تو ل جائے گی جب ہو رہا ہےپ یا کچھ نہیں جائے گا اور کیا
اچھی نہیں لگ رہی
پہ لگتی ہوگی چھالی پہ دیک ہاں تو اگر تو بچارا
ہ ہ ہ چھالے میں ہی لگتی ہے سب چیزیں
اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اور پھر
ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے بس ہلکی پھلکی تو چلتی رہتی ہے ویسے تو ٹھیک ہے
کافی دن سے بات بھی نہیں ہوئی تھی میں نے سوچا چلیے میں یہ کال کر لوں آپ تو کال کرتی نہیں ہے پھر میں نے کل کال کری
جی
آپ ن ھ ہے نہیں پھر یہی میں نے تھوڑا چلی میں ہی کال کر لیتی ہوں پتا نہیں پھر سے کیوں نہیں اٹھایا
آپ بتائیے سب خیریت
جی اللہ کا شکر ہے سب
ہاں لگ رہا ہے کوئی مہمان آ گئے گھر پر
م م نہ رہے
جی جی پت نہیں کون ہے
اچھا
اچھ وہئے سامنے جو ہمارا مکان ہے اس کی چابیر چار ب لینے آئی ہیں
اچھا
نہیں ابھی وہ آئے نہیں ہے ابھی آئے نہیں ہے
اچھا
ہمم پتا نہیں کب ہوں گے کب اس میں
گھر بن گیا
ہاں گھر تو تیار ہے
اچھا
اور کیا بنا رہی تھی آج کھانے میں آپ
آج وہ بنا رہے ہیں دہی پھلکی
دی پھلکی صحیح ہے دہی پھلکی تو اس موسم میں اچھی لگتی ہے ہلکی پھلکی سی
ہممم ہممم ہممم بیٹا یہ رکھ د نا یہ ڈبا اندر رکھ دو ادھر رکھا ہے اور
اور سنایا آپ کل ہمارے یہاں بھی مہمان آ گئے تھے تو بہت پھر ان کے چکر بھی لگے رہے ان کی خاطرداری سی اور پھر وہ گھر سنوارنا یہ کرنا صفائی وفائی ساری
نہیں تو سب سارا دن ہو جاتا پھر
تھک گئے پھر شام میں اور مہمان آ گئے
ماشاء اللہ
جی کل تو ہاں کل تو مہمانداری رہی بہت ماشاء اللہ
ہممم
جب مہمان آتے ہیں تو آتے رہتے ہیں
ہمممم
ایک دن میں کہیں کہیں آ جاتے ہیں
صحیح کہہ رہے ہیں بالکل
اللہ سے مصروف رہے
بالکل بالکل یہی ہو جاتا ہے
تو چلو آپ کچھ کام کر رہی ہیں شاید تھھٹ پٹ کی آواز آ رہی ہے
ہاں کچن میں آئی ہو تو بس ذرا یہی کام کرنے
اچھا
تیاری
ہاں صحیح ہے
اب ایسا ہو گیا ہمت س نہیں رہی پتا نہیں کیا ہو گیا ہے بس دکھاؤں گی ویسے تو ڈاکٹر کو دکھاؤں گی کیا بات ہے اتنی کیوں پریشانی ہو رہی ہے
ہاں فروٹس وغیرہ کھائیے آپ
ہمممم فروٹ بھی تو کچھ نہیں فروٹ بھی تو کچھ نہیں چل رہا ہے
جو بھی چل رہے موسم کے
ہوں
پت نہیں کون سا فروٹ چل رہا ہوگا پتا ہی نہیں
اب تو بس وہی چل رہا ہے آم کیلا خربوزہ یہ چیزیں زیادہ چل رہی ہیں
ہاںربوز تربوز اور تربوز چل رہا ہے
تربوز ہاں ہاں مل رہے ہیں
چل تو رہا ہے لیکن کھانے کو نہیں مل رہا ہے
سے وہ کیس ہوا کہ جی کتنے لوگ یوں ہو گئے یہ ہو گئے تو وہ ڈر کی وجہ سے کھا ہی نہیں رہے
اور کیا مجھے تو اتنا پسند ہے بہت زیادہ کھائی نہیں پا رہے ہیں بتاؤ
بالکل
نی کیا سفواسی ہو گئی ہے یہ پتا ہی نہیں ہاں آج گرمی بھی اتنی ہو رہی ہے دو تین دن سے بارش کا تھا بارش بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں
ہاں بس ایسے ہی ہے بارش کا تو
ہاں بارش کر د تو رہتے بارش ہوگی بارش ہوگی ہوئی تو ہے نہیں بارش اور گرمی اور نی ہو رہی ہے
بالکل
بارش ہو جاتی تو کچئی سکون ہو جاتا اب تو مانسون لگ جائے گا ویسے
ہوں دہی میں بھی بالکل
اور اور بتائیے آپ
ہاں اللہ کا شکر ہے آپ بتا آپ بت تائی کیا
اور تو سب خیریت صحیح ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہ سب ٹھیک ہے ہاں بچے ٹھیک ہے بس
جو کع تو
ہاں ہاں چھٹییا پڑ گئی ہیں چھٹی پڑ گئی ہیں ہوں بالکل چھٹی ہے
کیا کر رہی ہیں آپ بڑی آواز آ رہی ہے
ارے یہ دہی نکال رہیں ہیں اس میں بھگونے میں سے بھگوانی میں کول نکال رہی ہوں لٹکن میں سے
کیا اسے کھس کھسی کسیی آواز آ رہی ہے
ہوں ہوں
اور آات تو سنڈے آتے سب گھر پہ ہی ہوں گے
ہوں ارے سنڈے میں اور کام رہتے
اچھا اچھا ہاں گھر کے کام ہوا سنڈے مئی ہوتے ہیں چھٹی والے دن
ٹیلر کے جانا ہے سبزی لینے جانا ہے
اچھا
ہوں
ل جاتا ہوگا
او یہی تو سارے کام وہ ہو جاتے ہیں
ہاں
اور آپ کیا کر رہی ہیں
میں بس کچھ نہیں میں برتن دھوک بیٹھی تھی میں نے سوچا آپ کو کال کر لوں خیر خیریت پوچھ لو اپ
ہاں پھر کام میں لگ جاتا تین
ہاں پھر ہو نہیں پاتی پھر بعد کا بعد ہی ہوتا رہتا ہے وہی تو پھر کام ہو سے نپٹا پھر تھک جاتا ت پھر آرام کا د جاتا ہے کہ اب لیٹ جوں کر لوں پھر ہو ہی نہیں پاتا وہی تو پھر ٹل جاتی ہے وہ بات
بالکل بالکل
میں کالی کر لیتی ہوں
صحیح کیا
میں نے کہ کل کری تھی کل آپ نے اٹھاائی نہیں میں نے کہ پتا نہیں کیا میں نے کہا آج ٹرائی کر کے دیکھ لیتی ہو پھر سے
اچھا اچھا صحیح کیا ہے بس وہ کہہ رہی ہو نا کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ
ہاں
لگے رہو تو بس ٹائم یوں چلا جاتا
صبح تھوڑی دیر سے بھی اٹھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے جلدی اٹھے تو کام جللد جلدی ہو
دن اور چھوٹا ہو جاتا
وہی تو اب پھر ا بارہ بج گئے بارہ دس ہو گئے اب
او اچھا بارہ بج گئے لو بتاؤ یہ تو بہت ٹائم ہو گیا
وہی تو تھوڑا دیر سے اٹھتے ہیں تو ایسا جلدی اٹھے تو جی جلدی کم ہو جائے
ہاں یہی تو اور دھوپ میں کہاں جاؤ بازار بتاؤ دھوپ میں کیسے جہاں سارے کام وہ ہو جاتے ہیں
اور پھر ہاں شام کا انتظار کرو
شام نہیں دھوپ اور ذرا سا ٹائم ملتا ہے اور پھر کام کا بازار کے سردیوں میں تو کبھی بھی چلے جاؤ کچھ بھی کام کر لو
تو تو گرمی میں نا سوچنا پڑتا ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے دھوپ ہو رہی یہے جائیں نہ جائیں کبھی تبھی اتنا بگڑ جائے بازار جا چ ت نگر تو نکلنی جات میرے تو ساتس ہی نہیں آتا تھا
بالکل میرا بھی میں تو سر میں درد ہو جاتا ہے سب سے زیادہ تو سر کا درد رہتا ہےدے
عجیب سی حالت ہو جاتی ہے ایک دم ہاں تو پیر چھوٹ جاتا
ہوں ہوں بالکل بالکل بالکل صحی کہہ رہی ہ بالکل یہاں پہ ہمارے بازار لگتا ہے اور میں توب جاتی نہیں گرمی میں توبیت بڑ جاتے میں نے کہ ہاں میں تو بہت زیادہ طویت جیسے دم نکلا
ہاں تو صحیح ہے کیا فائدہ جانے تے جب تم
ہوں ج
چلیے ٹھیک ہے اب
چلیے ہاں بس کروں گی میں آپ کو کال ذرا
فریح کے جواب ہو سارے کاموں سے ن نپٹ کے
بالکل بالکل چلیے
چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ